ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کا
جی الحمد للہ ٹھیک آپ ٹھیک ہیں
سب اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی جی جی جی سب خریتت
جی اور بتائیں کیسے سب ہاں جی چائے پی لی ہم نے ابھی تو کافی آ زیادہ وقت ہو چکا ہے اس ٹائم تو اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے تو ہم نے پھر چائےے تو صبح صبح ہی پی لی ہوتی ہے
جی جی اور موسم کیسا ہے وہاں پہ
یہاں کا موسم قابل انداز ہے دیکھنے لائق ہے وہ بالکل کیا ہی بتائیں آپ کو یہاں کے موسم
جی یہاں بھی کافی اچھا موسم محل کی دھوپ ہے اور تھوڑے بادل بھی ہیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے کافی اچھا موسم ہے
جی جی آج کل تو موسم نے اپنا رخ ہی بدل لیا ہے بہت زیادہ
جی جی کافی اچھا لگا ہمیں یہ جی جی اور بتائیں کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پورے دن آج اور
آج ہم نے باہر بھی جانا ہے کچھ سامان وغیرہ ضروریات کا لانے اور بھی بہت سارے کام ہیں مجھے تو پورے دن میں آج یہی کرنا ہے ہم نے
اچھا ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم دوستوں کے ساتھ تھوڑا آگے تک ٹہلنے جائیں گے تو دیکھتے ہیں اب کیا رہتا
ہاں جی میں آپ سے ایک نا بہت ہی دلچسپ سوال کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ کی زندگی کہ میں کوئی ایسی چیز جو تمنائی خ ہو تمنا خام آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ جو ایک آپ کی کوئی ایسی دعا جو پوری نہ ہوئی ہو تمنا خام تو کوئی ایسی تمنا آپ کی جو پوری نہ ہوئی ہو آپ اس کے بارے میں اگر بتانا چاہیں تو
ایسی تو بہت ساری تمنائی ہیں جو ہماری پوری نہیں ہوئی ہے
ہاں جی
جیسے ہمیں ڈاکٹر بننا تھا پر ہم نہیں بنے اور بھی بہت چیزیں ہیں
چلے اب اس بارے میں کیا ہی کر سکتے ہیں لیکن ا مطلب میں نے آپ کو بہت عرصے سے نہیں دیکھا تو وہ جو ایک حسرتیں دیدار ہوتا ہے نا
جی جی
وہ حسرت رہ گی ہے مجھے آپ کا دیدار کرنے کی لیکن خیر اب کیا کریں ہم ہماری قسمت میں شاید ہے ہی نہیں ہے حضرت دیفا
کوئی بات نہیں اللہ نے چاہا ملاقات ضرور ہوگی
ہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی آواز سے اور آپ کی باتوں سے کہ آپ نا مشلے محتب ہوں گے محتاب ہوں گے کیونکہ جس طرح کی آپ کی آواز اتنی پیاری اتنی سریلی آواز ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ چاند جیسی دکھتی ہوں گی تو مجھے بہت ہی حسرت ہے آپ کو دیکھنے کی
شکریہ شکریہ شکریہ آپ نے اتنی تعریف کی ہماری بہت بہت
جی جی آپ تو قابل تعریف ہیں آپ کی تعریف کیوں نہ کی جائے
شکریہ شکریہ آپ کہ ایسی کوئی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو
میری ایک بہت بڑی خواہش جو ادھی رہ چکی کیا میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ادھوری نہ رہے لیکن
جی جی جب جس جس وقت جس جب آپ نے اس سوال پوچھا نا مجھے تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ مسئلے ہیں آپ کے جو آپ ہم سے بتانا چاہتے
جی جی اب ن وہی کبھی کہیں اب تعلیخ حاتھ سے تو بڑائی نہیں آتی ہے تو اس وجہ سے بہت سی خواہشیں زیادہ دوری رہ گئی ہیں جس کی تمنا حسرت تھی لیکن خیر کچھ حسرتیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور یہ زندگی ہمیں یہی ساتتی ہے تو ہمیں اسی چیز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ایک خوشی خوشی چہرے پہ ایک پیاری سی مسکان رکھے ہمیں ویسے چلنا پڑتا ہے
کے جی
اب آپ کو ایک شاعری سنا دیتی ہوں میں کسی بات پہ اگر آپ برا نہ مانے تو
یشادد اشادے شادےش بولیں بولیں
تو میں سناتی ہوں سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں وہ کبھی ملے وہ کہیں نہیں ملے وہ کبھی سے صحی وہ کہیں صحی نہ وہ ان پر میرا بس نہ صحی کہ آشکی ہے ہوس نہیں ان کا تھا نہیں تو
و و و و و کیا شاعری بولی آپ نے کتنے اچھے الفاظ آپ
یہ الفاظ یہ میرے دل کے حال سے سناتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا سبھی کیونکہ شاعری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں آپ اپنے دل کا حال بیاں کر سکتے ہو بنا کسی چیز کے بنا کسی درست الفاظ سے آپ بس کچھ چیزیں بیاں کر دیتے ہو اب جنہیں شاعری سمجھ آئے گی کہتے ہیں نا شاعری بھی سرف ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہی سمجھ آتی ہے وہ شاعری سب کو سمج نہیں آ سکتی تو اگر آپ کو میری شاعری سجھ آ رہی ہے اس کا مطلب کچھ تو وہاں بھی ہے جو کہ آپ نہیں سنبھال پا رہے ہو
جی جی جی جی جی بالکل بالکل ایک ایک اس کا جو لفظ ہے وہ ہمیں اچھے سے سمجھ آتا ہے
جی جی
کافی میں دعا کروں گی اوپر والے سے کہ آپ کو ج دل کا حال ہے یہ درست ہو جائے جلدی سے جلدی کافی درد بھری آواز میں آپ نے الفاظ بیاں کیے ہیں
جی جی اب ہم کیا ہی کہتے ہیں اب وہ ہمارے لیے ماہے کامل تھے جو کہ وہ رہے نہیں چلیں کبھی صحی کہیں صحی
ا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
جی جی اور آپ بتائیں آپ کے گھر پہ سب کا حال درست ہے
جی جی الحمد للہ سب کا حال درست ہے وہاں پہ سب کا حال درست ہے آپ کی دوستوں کا آپ کے گھر والوں کا
جی جی میری سہیلیاں میرے دوست سب بہتر ہیں اللہ کا شکر
کافی اچھی بات
اب کیا ہی کر سکتے ہیں ہاں جی آپ چاہے تو میں آپ کو کچھ اور شیر بھی سنا سک ہیں
جی جی جی بالکل بالکل کافی اچ اچھا لگا سن کے آپ کے جو ہم دو وہ ہیں آپ اور سن چانا چاہتی ہوں آپ پلیز آپ بتائیں مجھے
چلیں چلیں اصول محبت محبت میں تم خود بے وفا ہو محسن اصول محبت میں تم خود بے وفا ہو محسن وہ جو بچھڑ گیا تو تم مر کیوں نہیں گئے مرنا تو اوپر والے کے حکم سے ہے وسیع اصول محبت میں ایک نام انتظار بھی ہے ان انتظار تو ان کا کیا جاتا ہے جو اننہیں واپس آنا ہو فراز جو خود غرض ہووں ان کے لیے مرا نہیں کرتے
واہ واہ و و کیا کیا کیا الفاظ بے آپے
میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ایسا ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے حساب سے کسی کو کچھ بھی ہو لیکن کبھی نہا کسی کو کسی سے محبت نہ ہو کیونکہ دنیا میں سب سے بل بدترین چیز محبت ہے اگر تم ایک صحیح انسان سے ہو تو اس سے بہترین چیز بھی نہیں لیکن اگر ایک غلط انسان سے ہو تو اس سے زیادہ بدترین بھی کچھ نہیں کیونکہ آپ کی پوری زندگی نکل جاتی ہے اس انسان کو گھلانے میں اور وہ انسان آسان پھر بھی نہیں بول
ہوں جی جی بالک
آپ کیا ہی کر سکتے ہیں تو اگر آپ میری کوئی صلاح لینا چاہیں تو میں آپ کو یہی بولوں گی کبھی بھی آپ محبت نہ کریں محبت کی چیزوں سے آپ دور رہیں محبت جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں
تان ایک ایسی چیز ہے جب تکنا انسان خود ٹھوکر کھا کے واپس آتا ہے اس چیز سے تب تک دوسروں کی ا جو باتیں ہوتی ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے جب تکنا خود ٹھوکر اس کو
ہاں وہ چیز بھی ہے جب میںئی اس چیز میں تھی تو بہت سارے لگ دعوی کر کرتے تھے کہ ایسا مت کریں آپ یہ چیز غلط ہے بہت زیادہ غلط ہے پھر بھی میں ان سے ہمیشہ بحث کرتی تھی میں نے ہمیشہ اس چیز کا خسارا کیا میں نے ہمیشہ اس چیز کی کمی محس محسوس کیا زندگی میں تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں ایسی چیز ہو سکتی یہ چیز صحی ہو سکتی ہے اگر میں کروں گی میری قسمت میں شاید ایسا نہ ہو لیکن نہیں پھر مجھے پتا چلا کہ میں ایک مجرم ہوں اور مجھے بہت برا لگتا ہے اب کچھ چیزوں کو ا جب میں عائد کرتی ہوں کچھ چیزوں کو لے کے جاتی ہوں آگے تو مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے تو اب دیکھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں
کوئی بات نہیں آپ آپ اطمینان رکھیں آپ اللہ تعالی سے دعا کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا
خیر اب کیا ہی کر سکتے ہیں میری آنکھیں بھی کچھ چیزوں کی منتظر ہیں اب اسی چیز کا انتظار ہے کیا پتہ کبھی کوئی معاوضہ کبھی کچھ کہیں کچھ
ب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پر آپ مجھے لگا ہے کافی بہتر ہو چکے ہیں اس چیز کے بعد
ہاں جی آپ بہت ہی زیادہ بہتر ہو جاتے ہو آپ کو بہت زیادہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں بہت ساری بہترین چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اگر آپ یقین رکھو خدا پر تو پھر تو سب بہتر ہی ہوتا ہے
جی انشاء اللہ انشاء اللہ سب بہتر ہوگا اچھے کے لیے ہی ہمیں امید کرنی چاہیے ہمیشہ
جی بس اوپر والا حفظ و امان میں رکھے سب ور ہمیں بھی
جی جی جی بالکل بالکل بالکل
اور یہ آج کل کا بہت بڑا ہی مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں سب کو سوچنا چاہیے اور آج کل کے جو نوجوان ہیں انہیں پتاہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کے لیے تو محبت جیسے بس نام کی ہی ہے کوئی دکھ گیا پسند آ گیا تو بس وہ محبت ہے لیکن انہیں سمجھنا چاہیے محبت نہیں ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل اس فرما رہے ہیں آپ محبت کے ب علاوہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے کافی چیزوں دی گ ہیں
ہاں جی چلو ٹھیک کہ آپ اپنا دھیان رکھیں خدا حافظ پھر ملاقات
خدا حافظ ان شاء اللہ ان شاء اللہ خدا حافظ